السلام وعلیکم
وعلیکم اسلام
کیسی ہو آپ
میں بلکل تھیک آپ فرمایے آپ کیسی ہے
جی میں بھی کہریت ہوں اللہ کا شک شکر ہے آپ سنایں اسے میں نا یہی کہہ رہی تھے کہ مطلب گھومنے کا سفر کا کھوڑا سا ہم کر رہے تھے وہ ذکر کے میں جانا ہے کہیں سفر پہ تو آپ بھی چلو گی کیا
ہاں بلکل آپ نے بتایا تو ہم بھی پلان بناتے ہیں جانے کا کنہیں ابھی تو بارش کا موسم ہے تو کئی جھرنے وورنے کے پاس چلت دے کافی اچھا لگے گا
جی جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کیا ہے نا اب بارش کے موسم میں ہاں حشین بادیاں دیکھنے کو ملیں گی پہاڑے پہاڑ ملیں گے جھرنے ملیں گے اچھا ماحول ملے گا ابھی جیادہ بارش بھی نہیں ہے جھرنا میں سوچ رہی تھی کشمیر جانے کی کیونکہ وہاں کا یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے
بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اس ٹائم پہ بھی کافی اچھیے وادیا دیکھنے کو مل جاتی ہ باقی ٹائم پے تو ملتے نہیں ہے
جی جی میں یہ کہہ رہی اور یہ میں یہ کہہ رہی تھی کیا کہتے ہیں نا کہ اپنی باجی کو بھی پوچھ لینا کالا کو پوچھ لینا وہ بھی جانے کے لیے سوچ رہی تھی
بلکل ہم بھی پوچھ کے دیکھتے ہیں چلے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اور اپنی امی کو ساتھ لے کے چلیں گے
ہا بلکل فیملی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے نا
بلکل
فیملی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے نا ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب اور کیا ہے نا ساتھ میں جاتی ہے نا تو محبتیں بڑھتی ہیں پیار بڑھتا ہے رشتے بڑھتے ہیں اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چلو
وہی کہہ رہے ہیں تو اکیلے گھومنے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے ساتھ میں آتے جاتے تھوڈا سب ایک دوسرے سے پہچان وغیرہ بنتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے
جی جی ویسے بھی نا انسان روز مرہ کی زندگی سے تھک جاتا ہے نا تو تھوڑا انسان کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے آفس دفتر سے ا عورتوں کو گھر کے کاموں سے کبھی ایسے تو کہاں ہی فرصت ملتی ہے پر سفر انسان کے لیے بڑ بے حد ضروری ہے
یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرما رہی کافی چیزوں سے دیکھا جائے تو کڑک وغیرہ جاتے تو تھوڑا ہوتا ہے کہ تھوڑا بریک جیسی چیزیں چاہیے رہتا ہے اور بریک پر گھومنے وغیرہ سفر وغیرہ پہ نکلے ہو تو کافی اچھا لگتا اس سے تناؤ وغیرہ بھی دور ہو جاتی ہے مانسک ستیتھی بھی اچھ اچھی رہتی ہے اور کافی خوشی منا وغیرہ ہو جاتا ہے گھومنے وغیرہ سے
جی بالکل پھر کیا ہے نا بچوں کو بھی تھوڑا سا آس رہتی ہے کہ ہماری چھٹیاں ہو جائیں تو ہم بھی ابو امی کے ساتھ گھومنے جائیں گے سبھی لوگ فرینڈ وغیرہ سب جاتے ہیں تو پھر بچوں کا بھی دل کرتا ہے تو بچوں کو بھی من رہ جاتا ہے اور ہم لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں تو میں سوچ رہی کہ مطلب سبھی لوگ چلیں گے اچھا لگے گا بچوں کو بھی تھوڑا خوش نما لگے گا ہلکا محسوس ہوگا جا کے
بالکل صحیح کہے رہے من کب سے کئی دنوں سے کافی سوچ رہتے کہ کہی گھومنے وغیرہ چلتے آپ پہلے بتا دیا تو ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے کیونکہ ہم بھی کافی تھک جاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو سمے وغیرہ نہیں ملتا وہی کام میں یہ لگے رہتے تو تھوڑا سمے نکال وغیرہ کے گھومنے وغیرہ جارے تو کافی اچھا بھی لگتا ہے پھر سفر وغیرہ سے گھر پر آؤ تو پھر باقی سارے کام وغیرہ میں من بھی لگتا ہے
جی جی جی بالکل ویسے نا آپ نے شاپنگ وغیرہ کر لی ہے کچھ جانے آنے کے لیے کیونکہ وہاں کا موسم نا ٹھنڈا ہوگا
بالکل آپ ابھی بتا رہے نا اسی لیے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کب نکلنا ہے ویسے
اگلے ہفتے کی سوچ رہے ہیں اگے ہفتے بچوں کا سنڈے پڑے گا شوہر کی بھی مہنے کی چھٹیاں وغیرہ ہو جائیں گی تو دفتر سے چھٹیاں اور لے لیں گے سوچ رہے تھے سبھی ساتھ میں نکل لیں گے جب تک ہم خریداری کر لاتے ہیں بچوں کے لیے کیونک وہاں کا ٹھنڈا ہونے والا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے ابھی ایک ہفتے کا سمے ہے تو اسی میں ہم اپنی شاپنگ وغیرہ کر کے سب پیکنگ وغیرہ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے نہ تو پھر چلے ساتھ میں چلتے ہیں
جی جی جی بالکل اب کیا ہے نا چھوٹے بچے ہیں نا تو کچھ خاص پیکنگ کرنی ہوگی بچوں کے حساب سے موسم کے لحاظ سے اب وہاں پہ گرم کپڑے لے جانے پڑیں گے بچوں کے لیے بچوں کے لیے اسنیکس وغیرہ کھانے پینے کے لیے اور اپنی چیزیں کچھ اپنے لیے بھی لباس وغیرہ لے آئیں گے
بالکل صحیح کہہ رہے ہمارے یہاں پہ تو کیا ٹھنڈی لگتی نہی تو گرم کپڑے تو ہے ہی نہیں تو ہم کو گرم کپڑے خریدنے پڑیں گے کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنے ٹھنڈ نہیں لگتی یا پھر ادھر جائیں گے تو زیادہ ٹھنڈ لگے گی تو کپڑے وغیرہ تو لینا ہی پڑے گا
جی جی بالکل بالکل اور کیا ہے نا پھر اور سب سے بولنا پڑے گا تیاری بھی کرنے کی پڑے گی کیونکہ وہا ں کا ماحول الگ ہے اور کھانے پینا بھی ٹورسٹ پلیس پر اچھا نہیں ملتا ہے تو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی بنا کے لے چلیں گے گھر سے وہ زیادہ اوندھا ہو جائے گا بالکل اور بچوں کے لیے کچھ اسنیکس وغیرہ یہی سے ڈال کے لے چلیں گے اپنی ساری تیاری کر لیں گے
ہاں بالکل ہم آپ کے لیے کھاکرا تھیپڑی جیسی چیزیں بھی لے کر آئیں گے کیونکہ آپ کو بس پسند ہے نا آپ نے ایک بار بتایا تھا اب وہ کیا سفر کے لیے کافی اچھا ہے سوکھا سوکھا بھی رہتا ہے اور چائے وغیرہ کے ساتھ کھانے میں کافی ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو وہ ہم سفر میں لے کر آئیں گے کیونکہ آپ کو بھی پسند ہے
جی جی مجھے بھی پسند ہے ابھی بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ بنا دیتے ایک ٹائم کے لیے تو بریانی وغیرہ بھی لے چلیں گے کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے بریانی اور وہ کباب وغیرہ تو بچوں کے لیے وہ بھی لے چلیں گے کیونکہ سفر میں ایک طرف سے کھالو تو اچھا ہے کیونکہ باہر کا کھانا کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں باہر کچھ نہیں ملتا اور ویسے نا کشمیر کی وادیاں کچھ اچھی ہو گئی ہو گئی اور بھی زیادہ کلی کلی وہاں کا تو موسم بہت زیادہ خوشنما بے حد خوبصورت نظارے ہیں ادھر کے تو کشمیر کے تو
بالکل صحیح کری کافی سندر ہے وہاں کے نظارے ایک بار چلے جاؤ تو پھر دوبارہ آنے کا بھی من نہیں کرتا ہے
جی بالکل بالکل یہ سمجھ لو کہ وہاں جا کے تو جنت ہی نصیب ہو جاتی ہے اتنا خوبصورت میں جا رہی ہو انشاء اللہ اور جھرنے وغیرہ پہاڑ اور ندیاں ہے بہت سندر سندر اس اونچے اونچے مطلب پیڑ وغیرہ بہت سندر سندر مطلب وادیاں ادھر کی
بالکل اور اس موسم میں جائے تو اور ہی اچھا ہو گیا ہو ہرا ہرا ہو گیا ہوگا جھرنے وغیرہ پہاڑ دیکھنے کو ملے گا کافی سکون ملے گا یہ سب یہ ایسی جگہ جانے سے تو تھکان وغیرہ ایک دم دوری ہو جاتی ہے
ہاں بالکل بالکل تو تھکان دور ہو جاتی ہے اور کتنا ہی اچھا لگتا ہے نا وہاں جا کے تو دل ہی نہیں کرتا آنے کے لیے گھر پہ کہ پاپا گھر پہ آ ہی جاؤ کنظل ویسے نہ وہاں پہ نا خریداری بہت اچھی ہوگی کیونکہ کشمیری لباس ہوتے ہے کچھ کشمیری ڈیزائن ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اپنے اپنے شہر میں نہیں مل پاتے ہیں اور وہاں بہت سندر سندر آ گڑھے ہوتے ہیں اور بہت سندر سندر دستر دان وغیرہ وہاں کی بہت فیمس ہے یہ ساری چیزیں لے کے آئیں گے انشاء اللہ
بالکل صحی کہہ ری تھی باز ملتے ہے نہ وہیں پہ ملتے ہے یہاں پہ ملتے بھی نہیں ہے اور ہم نے بھی ایک بار کشمیری لباس کو پہنا بھی ہے کافی سندر لگتا ہے اور ایک بار اور جائیں گے تو ایک بار اور پہن کے فوٹو وغیرہ لے لیں گے تاکہ بعد میں دیکھ کافی اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل اپنی یادوں کو موبائل فون میں کیمرے میں مطلب سجے کو لائیں گے اس میں قید کر کے لائیں گے تو وہ حسین لمحوں کو اتنے جور جائیں گے تو بنتا ہے نا اپنے فون میں پین کیج کرنا تو
بالکل اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کیمرا وغیرہ بھی ہے ہاں تو ہم وہ بھی لے کریں گے اسٹارٹنگ سے لے کے کیسے گئے پھر آنے تک کا سب ویڈیو فوٹو وغیرہ بنا کے
ہاں جی جی بالکل جی جی وہاں کی نا جی بالکل کشمیر کی نا وہ سرائیاں ہوتی ہیں مٹی کے سندر سندر برتن ہوتے ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں وہ ڈرائی فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ اخروٹ ہو گیا بادام ہو گیا اور وہ ہو گیا سیب وغیرہ ہو گئے یہ ساری چیزیں وہاں کی بہت فیمس ہے وہاں مطلب سستے داموں پر اچھی چیزیں ملتی ہیں اوریجنل ملتی ہے ویرائٹی ملتی ہیں تو وہ بھی خریدداری کر کے لائیں گے وہاں سے
بالکل صحی کہہ رہی ہے آپ ہم نے بھی کافی سنا تھا اخروٹ وغیرہ چیزیں کافی سستے ملتے اخروٹ وغیرہ کے کافی سارے ورنجن وغیرہ بھی بنتے ہیں چٹنیاں بن تی ہے اس سے نا کھی کھیر بادام کے حلوا وغیرہ بھی بن کافی کھانے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے ہم نے کھایا بھی ہے
بالکل بالکل ابھی چاہیے اس کے لیے آ رہی ہے نا وہ ہمارے گھر میں دعوا ت ہے نا تو وہیں سے سارے ڈرائی فروٹس لے آئیں گے اس کے لیے کیونکہ ڈرائی فروٹس تو ہر چیز میں چاہیے ہوتے ہیں اور وہاں سے اوریجن مل جاتے ہیں تاز مل جاتی ہیں انشاء اللہ کشمیر کی تو بات ہی الگ ہے
بالکل یہاں پرس یہ سب چیزیں سستے میں مل جاتی اور کافی اچھا بھی لگتا ہے ہم بھی لے کر آئیں گے کیونکہ دیکھا جائے تو دعوت وغیرہ ہوتا ہے تو یہ سب چیز تو کام آتی ہے اور یہ کافی لمبے ٹائم تک بھی چل جائے گا اور جیسے مال ہم ادھر آن لائنہ وغیرہ ڈرائی فروٹ مگا تے تو اوریجنل نہیں آتا ہے ادھر سے تو اوریجنل وہاں وہاں سے تو اوریجنل وغیرہ لے کر آئیں گا کافی دنوں تک بھی چلے گا تو کافی اچھا بھی ہے اور وہاں کی وادیاں وغیرہ بھی کافی سندر ہے اگر جائیں گے تو دیکھئے کتنا اچھا لگتا ہے
جی جی جی انشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور کیا کہتے ہیں نا وہاں پہ لباس تو اتنے سندر ہوتے ہیں کیونکہ وہ کڑائی وہ ڈیزائن وغیرہ کشمیر میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں ٹورسٹ پلیس پر تو اس کو انسلا ضرور لے کے آئیں گے یادیں بنی رہیں گی بچوں کے لیے سندر سندر ا نماز کے لیے ٹوپی وغیرہ رست دان ہوتے ہیں بالکل نواز کے وہ ہوتے ہیں سب لے کے آئے انشا اللہ وہاں پہ بہت سندر سندر چیزیں ملتی ہیں تو وہاں سے پہلے گھومیں گے پھریں گے ہاں پھر خریداریاں کریں گے
بالکل ہم نے تو وہاں کے لے جایا وغیرہ سے بھی فوٹو وغیرہ کافی اچھا ہے پر ہم نے لے کر نہیں آئے ہیں کیوںکہ یہاں پر پہنتے نہیں تو پھر لے کر آنے کا بھی کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے پر ایسا ہے کہ فوٹو وغیرہ کے لیے کافی اچھا ہے تو وہاں سے ہم اس کے لواس وغیرہ میں فوٹو وغیرہ رکھ سکتے ہیں
جی جی جی ویسے بھی نا سفر انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی زندگی ہے نا بہت بھاگ دوڑ والی ہو گئی ہے تو اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے تو سفر پہ جا جانا بھی انسان نہ بہت ضروری ہوتا ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے بالکل ہم ہاں بالکل ہم بھی تیار ہی بیٹھے ہیں اور کیا آج کل زندگی میں اتنا پریشانیاں وغیرہ ہے کہ گھومنے وغیرہ تو سب کو جانا ہی چاہیے کیوںکہ گھومنے وغیرہ سے تناؤ وغیرہ کافی حد تک دور بھی ہو جاتا
بالکل آپ نے صحیح فرمایا بالکل مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ
مجھے بھی آپ سے بات کر کے کافی اللہ حافظ